ہیلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور سب بتائیے جناب خیریت سے
ہاں سب بڑھیا اپنا بتائیے
جی میرا بھی ٹھیک ہے الحمد للہ سب بڑھیا ہے اور سب بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں ادھر سب ٹھیک ہے ادھر کا بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں ادھر بھی ٹھیک ہے اور بتائیے فی الحال پڑھائی لکھائی چل رہا ہے
جی فی الحال ابھی پڑھائی لکھائی چل رہا ہے بی اے کا
اچھا آپ کا ٹویلتھ کمپلیٹ ہو گیا
ہاں ٹویلتھ کمپلیٹ ہو گیا
اوہ مطلبھی ابھی آپ بی ا کر رہے ہیں نا بی اے میں کون سا ایئر چل رہا ہے فرسٹ ایئر ہے یا سیکنڈ ایئر
سیکنڈ ایئر چل رہا ہے
جی ماشاء اللہ بہت اچھا اچھی بات ہے پڑھیے لکھیے ہاں اور ابھی تو میرا بھی ویے فائنل ہو گیا ہے ٹویلتھ میرا فائنل ہے ہم ڈی ای ایڈ کر رہے ہیں ٹیچنگ لائن جو ڈیلیٹ ہوتا ہے نہ پت ہوگا شاید آپ کو
ہاں
ہاں ہاں وہی وہی ڈیلیٹ کر رہے ہیں ہم اور بتائیے اور پڑھائی لکھائی کے علاوہ اور کوئی کام کرتے ہیں یا صرھر پڑھائی لکھائی ہی چلتا ہے
صرف ابھی پڑھائی لکھائی چلتا ہے
اورو یہ اچھی بات ہے اور سب بتائیے سب گاؤں میں گاؤں گھر کا حال چال سب بڑھیا
ہاں سب بڑھ ہے ادھر ادھر کا بتائیے
ہاں ادھر بھی سب بڑھیا ہے وہی شام کو سب جاتے ہیں فٹ بال کھیلنے
اچھا اچھا اچھا
ہاں
تو آپ بھی جاتے ہیں
ہاں ہم بھی آاتے ہیں کھیلنے گاؤں میں لڑکا لوگ ہے ہے سب ماشاء اللہ بہت بڑھیا ک کھیلتا ہے سب جاتا ہے کھیلنے ہاں کرکٹ کھیلتا تھا لیکن اب کرکٹ کا سیزن کہاں رہ گیا اب تو برسات کا موسم آ گیا ہے ہاں ا برسات میں کرکٹ کھیلنے میں بارش ہو گئی تو پھر بہت دقت ہو جاتا ہے تو اسی لیے ہاں اسی لیے سب سوچا کہ فٹ بال صحیح رہے گا فٹ بال ہی نکال دیا جائے تو سب فٹ بال ہی کھیلتا ہے ہاں ہاں اور آپ لوگ کھیلتے ہیں گاؤں میں شام کو
ہاں ہم لوگ بھی کھیلتے ہیں ادھر بارشیں بھی کم ہو رہا ہے نا تو ہم لوگ ابھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں باہر کھیلنے فیلڈ میں کرکٹ ہی کھیلتے ہیں
اچھا ہاں اور یہ محرم محرم بتائیے محرم کیسا من آپ لوگ کا
محرم ماشاء اللہ بہت اچھا منا
جی جی ماشاء اللہ ہاں ادھر بھی سب بڑھیا بنا ہے سب جلوس ولوس نکلا بہت بڑیا نکلا ایک دم
ہوں
ہاں ہاں اچھا سے مناا نہ نہ کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوا بہت اچھا سے محرمنا ایک دم ماشاء اللہ بہت بڑھیا جلوس وغیرہ سب نکلا اچھا لگا کرلا پہ
ہوں
ہوں
کرولا کتنا دور ہے آپ کے گھر سے
کربلا وہاں سے میرے گھر سے کربلا دور ہوا لگ بھگ دو کلو میٹر لگ بھگ اتنا ہوگا دو کلو میٹر ہوگا پھر بھی سب وہی جو ہم لوگ کا ہوتا ہے الی م اکھھڑا ہوتا ہے
یس
سب ہاں سب لے کے جاتا ہے
اچھا اچھا آپ کے ہی گھر سے بھی نکلتا ہے کیا الی مکھھرا
مطلب پرسنلی میرے گھر سے تو ایسے نکلتا نہیں ہے لیکن وہی جیسے کہ ایک محلہ ہو گیا نا
ہاں
ایک محلہ کا ایک دو اکھھاڑا نکل گیا پھر الگ محلہ محلہ کا ایک دو اکھھاڑا نکل گیا ایسے مطلب دیکھا جائے تو ایک گاؤں کی طرف سے کھڑا نکلتا ہے وہ سب مطلب بت لگ بھگ دیکھنے سے دس دس گیارہ بارہ نکل جاتا ہے ٹوٹل اور ایک جو تو ہے نا ایک بہت بڑا رہتا ہے مطلب اس میں چار رسی جو ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
رسیی بدھ کے اس کو مطلب کنٹرول کیا جاتا ہے بہت پڑا ہوتا ہے کھڑا
اچھا
تازیہ وغیرہ بھی نلتا ہے ایسا نہیں ہے تازیہ بھی نکلتا ہے بڑھیا بڑھیا
ہوں
ہوں اور اکھاڑا بھی نکلتا ہے تازیہ بھی نکلتا ہے سب صحیح ہے
آپ لوگ کے گھر سے تجہ نکلتا ہے گاؤں سے
ہاں گاؤں سے تازہ نکلتا ہے ایک دم نکلتا ہے بڑھیا بڑھیا تازہ نکلتا ہے
کتنے گاؤں والے آتے ہیں
وہاں پہ لگ بھگ اگل بگل سے چار پانچ گاؤں ہو جاتا ہے ملا کے وہاں پہ پہلام کرنے
ہاں ہاں
ہاں چار پانچ گاؤں سے آتے ہیں وہاں پہ اور بہت بھیڑ لگتا ہے جلوس تو بہت ہے بھی نکلتا ہے
کون سی جگہ پہ ہوتا ہے محرم
یہیں پہ حیدر نگر کے پاس کرولا کے پاس
اچھا
ہاں ہاں اور کیا بولتے ہیں یہ جو اردو کا جو ایگزام تھا
ہوں
یہ مولوی اھی مولوی بول رہے فوقانیہ کا وہ آپ کا فائنل ہو گیا
ہاں ہاں فائنل ہو گیا فکانیا کا ایگزام
وہ کہ کا فائنل ہو گیا ہے
ہوں
اچھا یہ کیا بولتے ہیں آپ کا رزلٹ اس کا آ گیا ہے
ہاں ریزلٹ آ گیا
او ہاں تو میرا بھی پوکائں اتیھی پوکائیاں تو ہم دے دیے تھے دو سال پہلے ہی اور اس بار موللوی کا بھی مطلب دے ہی دی ہیں ایگزام یہ یہی محرم میں تو دیے ہیں مولوی کا اگزام اور یہاں پہ جو ہمارے حضرت ہے نا سجاد حضرت جو مدرسہ میں ہے تو یہاں سے ہم بات چیت ہوا تھا ان سے تو بول رہے تھے کہ اب آپ کو تو ف مولوی فائنل ہو گیا ہے اب آپ کو عالم کرنا ہوگا نا تو یہ مدرسہ وہ نہیں ہوگا تو آپ کو مطلب اور آگے مدر سب بتائے وہ نام بتائے کہ وہاں سے آپ کا مطلب عالم فائنل ہو جائے گا تو وہی بول رہے تھے کہ یہاں ساپ ٹی سی وغیرہ لے لیجے
ہاں
اور آپ جا کے وہاں اس مدرسے میں داخلہ کروا لیجیے وہاں پہ ہیں ایک حضرت وہاں سے داخلہ کو جائے گا اور وہاں پہ آپ کا مطلب دو سال دو سال میں عالم فائنل ہو جائے گا
اچھا اچھا پکانیاں وکانیا آپ کا فائنل ہو گیا ہے
ہاں ہاں میرا دو سال پہلے ہی فگانیا فائنل ہو گیا اسستانیہ تو پستانیہ اس سے پہلے دے دیے تھے اسستانیہ دیے اس کے بعد فوکانیا دیے اور یہ مولوی کا بھی دہی دیے ہیں تو بول رہے تھے کہ آپ اس سے آگے آپ کو کرنا ہوگا نا تو آپ کو دوسرا مدرسہ میں جانا ہوگا تو اسی کے بارے میں وہی بات چیت ہو رہی ت ہے
تو پھر آپ دوسرے مدرسہ میں داخلہ کروائےیں یا پھر چھوڑ دی پائی
نہیں نہیں بھی چھوڑے نہیں ہیں داخلہ بھی کروانا ہے جیسے کہ یہاں سے بی ٹی سی لیں گے نا
ہاں
ہاں ہاں تو ٹی سی یہاں سے لیں گے رزلٹ آئے گا نا تو وغیرہ لے کے یہاں سے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ اور جا کر وہاں داخلہ لے لیں گے
تو منسی پور شاہا مدرسا
ہاں وہاں بھی مدرسہ ہے مطلب بڑھیا مدرسہ ہے ابھی تو وہاں پہ اخترالمدرسہ بن ہی رہا ہے مطلب وہ بن ہی گیا ہے اس میں پہلے اسکول بھی تھا بچے لوگ اس میں بھی پڑھتے تھے ہاں اس کے بعد دعوت اسلامی کا بڑھیا مدرسہ بھی اس میں کھلا ہے بہت ماشاء اللہ بہت بچے ہیں اس میں پڑھتے بھی ہیں ہاں حضرت بھی ہیں حضرت لگ بھگ دو تین حضرت بھی ہے پڑھانے والے چار ہو گئے ہیں شاید ابھی تک
اچھا صرف مدرسہ میں اور بس اردو ہی پڑھائی ہوتا ہے یا پھر اور کچھ
اردو پڑھائی ہوتا ہے ابھی پہلے مطلب تھا انگلش ہندی سب ہوتا تھا لیکن ابھی فی الحال اردو ہی ہو رہا ہے ہاں ہاں آل سبجیکٹ آل سبجیکٹ تا تھا
اچھا اچھا
ہاں
اور بتائیے گھر کا حال چال
جی گھر کاال حال چال ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے
امی ابو کیسے ہیں
جی الحمد للہ ا ابو سب ٹھیک ہے اور آپ کا ایک بھائی تھا نا
ہاں
ہاں اس کا پڑھائی لکھائی بھی کون سی کلاس میں پڑ رہا ہے وہ
ابھی وہ ٹویلتھ میں ہے
اچھا ٹویلتھ بھیھی کر رہا ہے
ہوں
کوچنگ وغیرہ کرتے ہیں اسکول میں پڑھتا ہے
نہیں کوچنگ کرتا ہے اسکول میں بھی داخلہ کروایا ہے
اچھا اسکول میں داخلہ ہو گیا ہے جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے پڑھائی لکھائی میں ہاں پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں بہت
وسےب صبح صبح چھ بجے ٹیوشن جاتا ہے اٹھ کر کے اور آتا ہے دس گیارہ بجے تک
اچھا صبح صبح کوچنگ جاتے ہیں نا اچھا
ادھر سے کمپیوٹر کا کلاس بھی کرتے آتا ہے نا تو اس لیے ادھر سے
اچھا کمپیوٹر کلاس بھی کرتا ہے
ہاں دونوں ساتھ میں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے کمپیوٹر کلاس بھی کرنا ضروری ہے کہیں کہیں وہ بھی کام آتا ہے آگے چل کے اب زندگی کہاں کب کس موڑ پہ پہنچ جائے کوئی کوئی گارانٹی تھوڑے ہے
ہوں
جی جی ہاں
ہاں آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں
ہم لوگ تو ایک بھائی ایک بہن اور ایک ہم
ہاں بائ کے آگتا
بھائی بھی میرا ا بھیھی ٹویلتھ میں ہی پڑھ رہا ہے
آپ سے چھ
ہاں ہم سے چھوٹا ہے
ہوں میں ناما فھر ہاٹ گیا
نہیں نہیں مدرسہ میں بھی نام ہے وہ بھی ابھی کر رہا ہے وہ ابھی فوکانیہ کا دیا ہے
ہوں
اور فقانیہ کو بھی ایگزام دے دیا ہے اور وہی مولوی میں مولوی اگلا بار مولوی کا دے گا
اچھا اچھا
ہوں
ہوں
اور تو بتائیے
اور سب چل رہا ہے بس وہی گھر سے باہر بیٹھے ہیں گرمی بہت لگ رہا ہے بارش تو برسات کا موسم تو ہو گیا ہے لیکن بارش ویسے ہو نہیں رہی ہے جیسے ہونا چاہیے بارش سے بھی بھرپور بارش ہوا نہیں ہے ہاں وہی سوچ رہے ہیں کہ بارش وغیرہ ہو جاتا تو فصل وغیرہ بھی سب صحیح سے ہو جاتا اب دیکھیے سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں جیسے چاہیں گے اسی نہ ہوگا
ہاں
ہوں
ہاں اور ابھی تو کرکٹ تو بند ہو گیا ہوگا نا
ہاں کرکٹ بند ہو گیا ہوگا ا بھی فٹ بال ہو
ہوں
ہوں ہوں ہاں والی بال تو ہوتا تھا ٹھنڈی میں ہوتا تھا اب تو خیر والی بال بند ہو گیا ہے بولی بوللی یہ سب کھیلنے والا چیز ہے فٹ بال بھی
ہاں اور آج کل فیفا ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے
ہاں فیفا ورلڈ کپ فلم ہاں دیکھتے ہیں رونالڈو خیر پورتگل تو ہار گیا نا
ہاں
ہاں پورتگال تو ہار گیا وہی میچ ہم دیکھ رہے تھے ابھی فٹ بال دیکھتے ہیں کیا
ہاں دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی ٹائم نکال کے
جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہاں دیکھنا چاہیے فٹ بال بھی دیکھنا چاہیے
ہوں
چلیے اور سب بڑھیا ہے نا
ہاں سب بڑیا
چلیے اچھی بات ہے ہاں ٹھیک ہے تب رکھتے ہیں اب ٹھیک نا
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
السلام علیکم تو